ہلو سلام علیکم سلاا والیم
س یار
ہلو
السلام علیکم
آرے آ رہی ہے اس کو
آ رہی ہے آ رہی ہے
جی السلام علیکم
اور سب ابو جان ممی جان سب بڑے ہے گھر پہ
جی سب خیرییا سے ہیں آپ سنائیں
ن یہ ہمیں بڑھے آ ہیں جب کھانا پینا کھا رہے ہیں ہم انہیں کھانا بھی نہ کھا کے فری ہو گئے
جی جی جی جی جی ویسے سنائیے ایک جی بالکل ویسے آپ کو گھر کے کھانے میں کیا ہی پسند ہے
سڈے ہم کو کھانے میں تو ہری سبزی زیادہ پسند ہے جی
جی جی جی ہیلدی کھانا کھانا چاہیے جی بالکل اور جتنا بھی ہو باہر کا کھانا ان کو اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ہماری صحت خراب ہوتی ہے ہمارے بچوں کی صحت پہ غلط اثر پڑتا ہے باہر کا کانے سے جتنا ہو گھر کا کھانا کھانا چاہیے جیسے کہ ہری سبزیاں ہو گئیں پھل فروٹ ہو گئے دودھ ہو گیا دی ہو گیا اور بھی جو بھی ہے گھر پہ پکا ہوا کھانا ہی کھانا کا چاہیے
جی جی
جی ویسے آپ کا کیا خیال ہے باہر کے کھانے کو لے کے
جی ایسا ہے کہ ب میں ادھتر میں باہر کا کھانا کھانا یوج نہیں کرتا جو اپنے جیسے ہمیں کچھ کھانے کا من جیسے باہر کی چیز کھانے کا من کرتا ہے نا تو ہم اپنی سسٹر سے ممی امیان سے کہہ کر گڑ ہی پر اس کھانے کو بنوا لیتے ہیں
جی جی جی بہت خوب جی
کھانا ایک تو باہر کا کھانا نقصان داک ہوتا ہے یہ اس میں گھر کھانا بنائیں گے وہ بہت تی پس شریر کے لیے لابھدایک ہوتا ہے اور اپنی من پسند جو بھی چیز بنا سک ت من چ من کرے وہ چیز
جی کیا ہے نا کہ مطلب باہر کا کھانا ایک تو میں دس بنا ہوا آتا ہے پھر ایک ہی تیل میں بار بار چیز کو فرائی کرنا کالا پڑ جاتا تیل مطلب زیادہ نقصان داک ہو جاتا ہے بیماریوں کو دعوت دیتا ہے اور کہا جائے تو باہر کی چیز اتنی مطلب محفوظ نہیں ہے اتنی صاف صفائی سے نہیں بنتی ہیں جتنا ان کو کھانا پسند کرتے ہیں دیکھا جائے تو ہم یہ ساری چیزیں جو باہر ہمیں ملتی ہیں وہ ہم اپنے گھر پہ بھی پکوا کے بنا کے کھا سکتے ہیں اور اس میں ہم ہیلدی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ بینس وغیرہ ہو گئے اور سبزیاں وغیرہ ہو گئی کچھ اور بھی اچھی ہیلدی چیز اس میں ایڈ کر کے یہ بناؤ تو زیادہ بہتر رہے گا
جی ہاں بہت اچھا فرمایا جی ایسا بتائے گی ہم اپنے گھر پر کوئی چیز بناتے تو اسے اچھی طرح سے پکا کر بناتے ہیں جب تک وہ بالکل بڑھیا طرح سے پک نہیں جائے گی جب تک ہم اس کو پکاتے رہیں گے اور ہمارا جب ایسے ہو جائے ہمارا من کہہ جائے گا کہ ہاں جب کھانا کھانے کے لیے لا کھانے لائق وہ بن گیا جب اس کو ہم کھائیں گے تو بازاروں میں کیا ہوتا ہے جی کہ زیادہ بھیڑ باڑ کے کارن ان لوگوں کو جلدی جلدی سپلائی کر دیتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کچا کھانا لے جیاا ہمارے شریر کے لیے نقصان داک ہوتتا ہے جی
بالکل ہائجین کا بھی دھیان نہیں رکھا جاتا ہے نے دیکھا ہے بارش کے موسم میں کیڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں مکھیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اس بھی چیز کا ا دھیان نہیں دیا جاتا ہے کہ وہ ان کو توم اپنا مطلب بیچنے سے مطلب ہے انسان کی صحت سے زیادہ باہر کے کھانے کی طرف کھلواڑ کیا جا رہا ہے تو ہم انسان کو پہلے سترک رہنا چاہیے اور باہر کے کھانا کھانے سے جتنا ہو جتنا زیادہ ہو بچنا چاہیے اور ہمیں اپنے گھر کے کو اور لوگوں کو بھی سب کو سمجھ کرنی چاہیے کہ مطلب باہر کا کھانا اوائڈ کریں گھر پہ پکا ہوا کھانا کھائیں ہیلدی کھانا کھائیں جس سے ہماری صحت اچھی رہے
جی ہمارے ایسے بڑے بوڑھے بزرگ لوگ ہم میں سے کہتے ہیں کہ بیٹا باہر کا کھانا کم کھایا کرو اور اپنے گھر کا کھانا زیادہ پسند کیا اگر ی جو چیز اچھی لگے ان کو گھر ہی بنوا لو زیادہ یوج باہر کا نہ کھایا کرو اور شادی پارٹیوں میں جاتے ہو تو بہاوی ہسکا کھانا جی
بالکل بالکل ا دیکھا جائے نا تو آج کل چھوٹے بچے ہیں جو باہر کا کانا زیادہ پسند کرتے ہیں پتا نہیں کیا یہ چیز ہوتی کیسے مسالے وغیرہ ہوتی ہیں چائنیز مسالے آ رہے ہیں آج کل تو ان سے کو آدت پڑ جاتی ہے تو وہ باہر کا ہی کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں چاہے آپ گھر پہ کتنا بھی اچھا کتنا بھی اس کو مطلب اچھے طریقے سے بنا لو پر کیا ہے کہ ان کو باہر کے کھانے کی لت رہتی ہے نا تو اس کو زیادہ پسند کرنے لگے ہیں
آپ نے بہت اچھا فرمایا اب جو نیو جنریشن والے بچے ہوتے ہیں اب کی پیڑھی تو وہ تو ان سے بھی کتنا بھی منع کر لو پر وہ مانتے نہیں یہ ان کو باہر کا کھانا ہے یہ کھانا پسند کرتے ہیں
جی بالکل آپ نے صحی فرمایا ہے ا ویسے دیکھا جائے تو کیا کہتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں لوگ نہ باہر کا کھانا نہیں کایا کرتی نہ ہی پہلے یہ چیزیں تھھی اچھا کھاتا تھے دیسی کھانا کاتے تھے گاؤں کا مطلب گاؤں میں جو بھی اچھی چیزیں ملتی تھیں اور فریش چیزیں ملتی تھی تازے سبزیاں پھل فروٹ دودھ ہو گیا دہی ہو گیا اچھی چیزیں ملتی تھی مکھن ہو گیا ہو گیا تو وہ مطلب تندرست رہتے تھے ان کی صحت ان شاء اللہ بے حد ہی اچھی رہتی تھی اور وہ زیادہ دن تک وہ گھوم پھر سکتے تھے بہت بزرگ ہو جاتے تھے پھر بھی چل پھر سکتے تھے آج کل کو یہ چیزیں دیکھنے کو ہی نہیں مل رہی ہیں کی چوٹٹی چھوٹے بچوں میں بیماریاں ہونے لگی ہیں
جی جی رب
انہلدی کھانا کھانے سے کھان پین سح نہیں ہے نا اس لیے
جی جی میں سمتا کہ پہلے بڑے بوڑھے بزرگ تھے وہ قریبا قریبای نبے قریب ایک آدھ تو بزرگ میں ایسا ہوتا تھا کہ سو پلس کر جاتا تھا عمر کو نہیں نیو جنریشن نیو جنریشن کے لوگ ہیں جو اب تو پچاس ساٹھ لاسٹ ساٹ پلس بھی نہیں ہو پا رہے ہیں
جی بالل
یہ کس کارن رہا ہے اسی فاسٹ باہر کے کھانے کے کارن جیسا کہ آپ نے دیکا سادی پارٹیوں میں جو بہت سفر وغیرہ ہوتے ہیں تو ان میں کتنا کچا مال ملتا ہے جبھی تو بفر وغیرہ بھی ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ نہیں ہے آدھا کھانا بگڑتا ہے اس میں آدھ
بالکل بالکل آئلی کھانا ک کھانے سے مطلب کہ انسان کی صحت خراب ہوتی چربی بڑھتی ہے انسان کے جسم پر اور کیا کہتے اندر فیٹ بھی ہو جاتا ہے لیور کا پیٹ ہو جاتا ہے ان کو وہ بیماریاں ہیں جو کہ ہمیں کھانے پینے سے ہی ملتی ہیں تو انشاء اللہ اپنے کھانے پر زیادہ ہم مطلب وہ کریں تھوڑا سا رکھ رکھا دیکھ ریکھ کریں تو انشاء اللہ ہم زیادہ بہتر رہیں گے کیونکہ کھانے سے ہی بیماریاں پھیلتی ہیں اور نہ کھانے سے بھی پھیلتی ہیں
جی جی اب تو ایسا ہوتا ہے جی کہ اب تو ہری سبزیوں میں بھی جیسے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو ہری سبزی ہوتی تو وہ بنا دوائی کی ہوتی تھی اب تو ہر ایک ہر ایک ہری سبزی ہو یا کون سی بھی چیز ہو اس میں دوائی یوج زیادہ کرتے ہیں جیسے کہ کھیتوں میں دال وغیرہ ہو تو ان میں بھی اب کیڑا لگ جات ہے تو ان میں بھی دوائی کا پریوگ کر
جی جی جی ہر سبزی میں ہر اور پھل فروٹ میں سب میں دوائی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور دوائی سے بڑی ہو جاتی ہے سبزیاں وغیرہ تو انسان نہ نیچرل چیز پہ ڈیپینڈ نہیں ہے اب ایسے دیکھا جائے نا پھر بھی ہم میں یہ چیزیں ہمیں ہیلدی چیزیں آج کل دیکھنے کو ملتی ہیں کھانے پینے کی شہر میں تو یہ چیزیں بالکل نصیب ہی نہیں ہے ان شاء اللہ ساری چیزیں مطلب فوڈ پیکٹ میں ہو گئی ہیں ہر چیز فوڈ پیکنگ میں آنے لگی ہے پلاسٹک کی پوالتھین میں آنے لگی ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ غیرصحت مندی چیز ہو گئی ہے دودھ ہو گیا دہی ہو گیا مکھن ہو گیا آپ سیر میں دیکھ لیجے کچھ بھی دیکھ لیجیے فروزن سبزیاں ہو گئی آج کل تو شہروں میں فروجن سبزیاں آتی ہیں تو اس طح یہ سب ہمیں مطلب ہماراری صحت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اور ہماریے صحت کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں
جی جی پلاسٹک ہم پلاسٹک تو یوج کرنی نہیں چاہیے جی
جی
پلاسٹک بہت ہی نقصان داک ہوتی ہے جو ایسے چائے وغیرہ پیتے پلاسٹک گراسوں تو کیا ہوتا ہے کہ پلاسٹک گراس پگھلتا ہے تو اس کے کڑ کچھ کڑ پگل کے ہمارے شریر کے اندر بھی جاتے تو اس سے ہمیں کچھ بیماری بن جاتی ہیں
بالکل بالکل بالکل دیکھا جائے نا تو آج کل کھان پین صحیح نہیں ہے کی وجہ سے اور انسان بد سے بدتر ہو رہا ہے نہ ہیکھا پا رہا ہے نہ پہن پا رہا ہے کچھ مہنگائی بھی ہے کچھ مطلب کھان خراب ہے انسان کے تو انسان اپنی جیون کو مطلب خود سے ہی ختم کر رہا ہے
جی جی نیو جنریسن والے لوگ جیسے بچے ہوتے ہیں وہ کولڈ ڈرنک وغیرہ پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں
جی جی بالکل
سب سے نقصان داک چیز تو کولڈ ڈرنک ہی ہے
جی بالکل اور ج بچے لوگ ہوتے ہیں نا یہ فاسٹ فوڈ کولڈ ڈرنک اس کو زیادہ ہی پسند کرتی ہیں مطلب پہلی پسند بن گیا ہے بچوں کی یہ
جی بچوں سے جتنا منع کرو اتنی ضد کرتے ہیں وہ تو
جی جی جی بالکل ا آپ سے فمارے ہو دیکھا جائے تو بچے مطلب جدی ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو کوئی علم ہی نہیں ہے نا کہ مطلب ہمیں کیا ہی کرنا ہم کیا کر رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کا رہے ہیں تو ان کو تہذیب تمیز گھر سے ملے گی اپنے بڑے لوگوں سے ملے گی جب بھی ان کو علم ہوگا کہ ہمارے لیے کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے تو ہمیں نا اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ سمجھا چاہیے اور ویڈیوز وغیرہ دکھانی چاہیے کہ مطلب فاسٹ فوڈ کھانے سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے بیماریاں ہونے لگتی ہیں ہماری صحت کے ساتھ مطلب کھلواڑ ہو رہا ہے باہر کا کھانا کھانے سے اپنے بچوں کو ہمیں بالکل سمجھانا چاہیے
اور کچھ کہنا کا چاہیں گے آب ب
جی بس شکریہ مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگا
یہ آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا آگے موقع ملے گا اللہ کی کرپا سے تو پھر بھی بات کر لیں گے
جی اللہ حافظ